ہلو بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام ورحمہ اللہسل علیکم ورحمتہ اللہ کیا حال ہے بھائی جان ھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان شکر ہے اللہ تعالی کا اسی کے فاضلوں کرم سے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے آبا بابا جان مما جان بھائی بہن سب کیسے ہیں
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور بتاؤ بھائی کیا کر رہے ہو چائے وائے پی
ہاں بھائی جان میں ابھی تک سویا ہی تھا تو ابھی اٹھا تو ابھی کیا نہایا تھوڑا باہر کی طرف گھوما تو ابھی بیٹھا ہی تھا اوپر سے آپ کی کال آئی مجھے لگا بیٹھا ہے ہوں تو ٹائم کو ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ سے بات کر کے
جی جی جی جی بہت اچھا بہت اچھا کیا تو مجھے لگتا ہے یار مجھے لگتا ہے اب رات کو دیر سے سوے تھے ہم ں
ہہاں بھای جان کچھ کام وغیرہ پڑ رہا تھا تو لیکن میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا مجھے تھک کن سیا محسوس ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا نیند کتنی ضروری ہوتی ہے ایک انسان کے لیے مطلب کہ اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جس طرح کھانا پانی اور ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے نا اسی طرح نیند بھی ہماری صحت اور مطلب کہ خوشحالی کے لیے بہت ہی اہم ہے تو اگر انسان ٹھیک طرح سے نیند نہ کرے جیسے اس کا جسم اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں جیسا کہ مطلب کہ میں دیکھ سکتا ہوں مطلب کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ابھی تو آج کی مطلب مس زندگی میں بہت سے لوگ نیند کو اہمیت نہیں دیتے کچھ لوگ دیر رات تک موبائل یوز کرتے ہیں کچھ گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی اور صحت کی کا بھی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں نا بھائی جان
جی جی جی نیند جو ہے وہ نیند نیند انسان کی صحت کے لیے نا بہت ضروری ہے اللہ نے دن کام کے لیے اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے تو اچھی نیند جسم اور دماغ دونوں کو طاقت دیتی ہے تو نیند سے جو ہے وہ تھکن دور ہوتی ہے اور انرجی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ واپس آتی ہے نا
ہاں بھائی جان
اور اگر میں طلباء کی بات کر طلباء کے لیے پوری نیند بہت اہم ہے کیونکہ اسے توجہ توجو اور یاداشت بہتر ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو نیند ہمارے ملطلب کہ ہمارے جسم کو آرام دینے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے میرے بھائی جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم دن بھر کی تھکان دور کرتا ہے ہمارے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور جسم مطلب کہ دوبارہ طاقت حاصل کرتا ہے تو اس لیے اس لیے جب ہم پوری نیند کرتے ہیں تو مطلب کہ صبح تازہ دم اور انرجیٹک محسوس کرتے ہیں تو نہیں ہمارے دماغ کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے بھائی جب ہم سوتے ہیں تو دماغ دن بھر کی معلومات کو آرگنائز کرتا ہے طلبا کے لیے بھی اچھی نیند بوود بہت ہی اہم ہے کیونکہ ان سے ان کی مطلب کہ یادداشت بہتر ہوتی ہے اور مطلب کہ پڑھنے میں توجہ بڑھتا ہے تو جو مطلب تالب پولی طالب علم پوری نیند کرتے ہیں وہ اکثر امتحانوں میں بہتر پرفارمنس دیتے ہیں نا بھائی جان آپ بتائیے کوئی
نیند کی کمی سے جو ہے وہ سٹرس یا چڑچڑاپن اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہے کم نیند صحت پر جو ہے برا اثر ڈال سکتی ہے پوری نیند سے جو ہے انسان وہ تندرست اور جو ہے وہ پھر کچھ کام وام جو ہے وہ صحیح سے کر پا رہا ہے تو اچھی مین جو ہے اچھی نیند دل اور دماغ کی صحت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے رات دیر تک جو ہے موبائل استعمال کرنا نیند کو جو ہے متاثر کرتا ہے تو روز ایک منظم جو ہے وہ روٹین جس کو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے انسان کو سونا چاہیے اور اٹھنا چاہیے اگر میں آپ کو بتا تووں میرے جو تو میں کیا کرتا ہوں میں شام کو دس بجے سوتا ہوں صبح جو ہے میں اٹھتا ہوں صبح میں سویرے اٹھ اٹھ جاتا ہوں
ہاں بھائی جان
یہ جو ہے یہ چیز اپنانی چاہیے تو اسی حساب سے پھر انسان کو پھر عادت بن جاتی ہے تو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ موبائل اور اسکرین کا کم استعمال کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو عمل کہ اگر کسی شخص کو نیند کم ملے تو اس کا مطلب کہ موڈ خراب ہو سکتا ہے مطلب کہ وہ چڑچڑاغصہ والا اور اداس محسوس کر سکتا ہے نیند کی کمی انسان کی مطلب کہ جذبات پر بھی مطلب کہ اثر ڈالتی ہے اس لیے خوش مزاج اور ذہنی سکون کے لیے ضروری بھائی جان تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا مطلب کہ ڈاکٹرس کےمطابق ایک صحت مند انسان کو روزانہ سات سے نو گھنٹے تک نیند کرنی چاہیے بچے ٹین ایجرس کو اس سے بھی مطلب کہ زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا جسم اور ذہنی مطلب کہ نشو و نما کا عمل جاری ہوتا ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی اور بچور جوانوں کو نا اپنی عمر کے مطابق پوری نیند لینی تاہ ا یہ صرف نیند صرف آرام نہیں جو ہے بلکہ صحت مند زندگی کی بنیاد ہے
ہاں بھائی جان
نیند جو ہے نا وہ انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے تو پوری نیند کہ جو ہے موڈ جو ہے وہ پھر بہتر رہتا ہے اور غصہ غصہ جو ہے وہ کم آ جاتا ہے تو اچھی نیند سے کیا ہوتا ہے اچھی نیند سے جسم کی مدافاتی قوت جو جس کوم انگریز میں امیونٹی کہتے ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے تو نیند کے دوران جو ہے نا جسم اپنی نرامت جس کو ہم انگریزی یہ م میں ہم کہیں گے اس کو عریبیہ وہ ہو جاتا ہے تو پوری نیند سے جو ہے نا پڑھائی اور کام کی جو ہے کارکردگی وہ بہتر ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو نیند ہمارے مطلب کہ ایمانی امیونی سسٹم کو بھی مضبط بنات د ہے جیسا آپ نے ابھی ابھی بولا بہت ہی اچھی بات ہے تھی میں بالکل متاثر ہوں اس بات سے تو امونی سسٹم ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے جب ہم پوری نیند کرتے ہیں تو جسم انفیکشن اور وائرس کا بہتر مقابلہ کرتا ہے تو لیکن جب ہم کم سوتے ہیں تو ہم جلدی بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہم سوئیں گے ہی نہیں وہ کہاں سے مطلب کہ ہمارا امیون سسٹم ان سے لڑ پائے گا بیماریوں سے تو آج موبائل فونس کا بکہ اور انٹرنیٹ نے لوگوں کی نیند کو بہت ہی متاأثر کیا ہے وہی وجہ ہے اس کی تو بہت سے لوگ سونے سے پہلے گھنٹوں موبائل چلاتے رہتے ہیں موبائل کی اسکرین سے نکلنے والی ملک روشنی نیند کی نظام کو متاثر کر کرتی ہیے تو اسی لیے ایکسپرٹس مشور ا دیتے ہیں کہ سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے موبائل اور الیکٹرانک ڈیوائسز کا اسع استعمال ک کم کر دینا چاہے تو نیند کی کمی وجہ سے مطلب کہ کانسنٹریشن بھی کم ہو جاتا ہے اسکول کالج یا مدرسوں میں کام کرتے وقت انسان جلدی تھک جاتا ہے اور مطلب کہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے تو روڈ ایکسیڈنٹس کی ایک بڑی وجہ بھی نیند کی کمی ہو سکتی ہے جب ڈرائیور پوری نیند نہیں کرتا ہے تو تو اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور مطلب کہ حادثہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
جی جی یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہ جیسا کہ ہم آپ کو بتا بتا دیں چلے تو کم نیند کی وجہ سے ہاں غلط ت اور حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے بھی بہت بار دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہوتے تھے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہوتا تھا ڈرائیور اس کا کیا مسئلہ ہوا ہوتا تھا کہ وہ اس نے نیند پوری نہیں لی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان جو ہے وہ پھر اس کو نیند آتی ہے گاڑی میں گاڑی چلاتے وقت پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ حادثات ہو جاتے ہیں تو روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا صحت مند عادت ہے سونے سے پہلے چائے کافی یا موبائل کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کیا کہ خاموش اور صاف ماحول اس اچھی نیند میں مدد کرتا ہے دن بر کی محنت کے بعد پوری نیند بہت ضروری ہے تو اچھی نیند جو ہے نا وہ انسان کو تازہ دم اور پرجوش محسوس کرواتی ہے تو نیند کی قدر کرنا اپنی صحت کی قدر کرنے کے برابر ہے تو جی جی
ہاں بھائی جان تو اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے کچھ عادتیں اپنانی چاہیں ہمیں تو سب سے پہلے ہمیں روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا چاہیے جیسا کہ آپ کر بھی رہے ہو سونے سے پہلے چائے کافی اور زیادہ ہیی کہ کھانا اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں وہ کھانا ہی نہیں چاہیے کمرہ صاف ہونا چاہے پرسکون اور آرام دہ ہونا چاہے اس کے علاوہ روزانہ ہلکا ایگزرسائز کرنا بھی اچھی نیند میں مدد دیتی ہے تو نیند مطلب کہ صرف آرام کا نام نہیں ہے بلکہ صحت ت زندگی کی بنیاد ہے میرے بھائی تو جو لوگ نیند کو اہمیت دیتے ہیں وہ زیادہ مطلب کہ صحت مند خوش اور کامیاب رہتے ہیں تو پوری نیند انسان کی فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ تینوں کو بہتر بناتی ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی نیند دماغ کو سکون دیتی ہے اور ذہنی تھکان دور کرتی ہے پوری نیند سے جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اگر ہم دیکھیں اگر پوری نیند نہیں لے گے تو وہ جو ہے بندہ وہ تو دن میں بھی سویا ہی ہوگا پھر اس کو اس کا دماغ جو ہے صحیح سے کام بھی نہیں کرے گا اگر ہم پوری نیند لیں گے تو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو اچھی نیند سے جو ہے اور ایک فائدہ کہ یاداشت اور سیکھ کی صلاحیت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے تو نیند کی کمی سے کہ نا انسان جلدی تھک جاتا ہے اور توجہ کم ہو جاتی ہے تو صحت مند نیند انسان کو زیادہ خوش مزاج اور پر امید بناتی ہے
ہاں بھائی جان تو سٹوڈنٹس مطلب کہ بج جو آپ نے بولا تھا بچوں کے لیے بھی نیند اہمیت اور زیادہ ہے تو بہت سے بچے امتحانوں کے دنوں میں ساری رات جا کر پڑھائی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی تیاری بہتر ہوگی لیکن مطلب کہ کہ حقیقت میں نیند کی کمی ان کی لرننگ اور میموری کو کمزور کر دیتے ہیں تو اسی لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پوری نیند بھی ضروری ہوتی ہے تو ایک
فرمارے ہے
معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ نیند کی اہمیت کو سمجھے اگر لوگ صحت مند ہوں گے تو وہ زیادہ محنت کر سکیں گے بہتر فیصلے کریں گے اور اپنے فرض اچھی طرح ادا کر کریں گے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ نیند ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی حصہ ہے ہمیں اس مطلب کہ نعمت کی قدر کرنی چاہے اور روزانہ پوری نیند لینے کی کوشش کرنی چاہے میرے بھائی اچھی نیند صحت مند جسم طاقتور دماغ اور خوشحالی زندگی کی مطلب کہ چابی ہے آپ بتے ل آخر میں کچھ
چوکہ نشو و نما کے لیئے پوری نیند بہت ضروری ہے دیر تک جاگنا اور صبح ب دیر سے اٹھنا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے تو ہر عمر کے کہ افراد کو جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق پوری نیند لینی چاہیے تو نیند سے جو نا نیند انسان کی جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے برابر اہمیت رکھتی ہے تو اسی لیے کہ بھائی ٹائم سے سونا اچھے وقت پر سونا چاہیے اور صبح بھی انسان پھر اسی حساب سے جلدی اٹھ پائے گا اور پھر صبح اٹھ کے جو ہے انسان تازہ محسوس کرتا ہے اگر دیر سے سو ہوتا ہے انسان تو پھر صبح وہ سست انسان وہ جو ہے وہ سست نظر آتا ہے تو جو انسان اپنی نیند کا خیال رکھتا ہے وہ زیادہ سے صحت مند اور بہتر زندگی گزارتا ہے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھ ٹھیک اللہ حافظ
جی جی اللہ